ہی
ہاں ٹھیک ہے
اچھا سر اور ٹھیک ہے
سٹھی الحمد للہ آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں اچھے سے
کیا کر رہے ہو میرریے سے نا اٹھ اٹھا جا رہا ہے اور نہ ہی بیٹھا جا رہا ہے آپ بتاؤ کیا کر رہے ہو
میں میں کیا بولوں میں پ ک ی آپ کو پتہ ہے اللہ کی قسم صبح نکلتے ہیں نا یہاں سے جم صبح سے اٹھنے تک اب بھی ت اور ابھی بھی اب میں نے اسٹارٹ کیا پکانا کیونکہ اب مجھے بچے نکلے تھے ساڑھے پانچ گئی تھی دو دی کے ہم انہوں نے بلایا تھا کچھ کئی وہاں سے اب کیا اسٹارٹ پکانا اور جاڑو واڑو مارنا
میں آپ کو پتا مجھے الرجی ہوئی تھی میں نے اینٹی الرجی کی دوائی لی تھی مجھے اس سے اتنی نیند چڑھ رہی ہے اٹھی نہیں پا رہی ہوں صبح سے اوپر سے مجھے م سنس گووا ہے نا یہ پیٹ کے پاس بولا نا آج صبح میں نے آپ کو جم میں م مجے تچ ہی نہیں ہو رہا ہے کسی چیز
مریی مرییس مجھے وہی ہوا مجھے اب انسان بولتا ہے بیٹ تل بھی نہیں کرتا لیکن وہ اورم اللہ کی قسم اب بول رہی تھی اپنی کازن کو نا میں نے اس کو بولا میں ایک اتنی ایگزاسٹ ہو گئی اتنی تنگ ہو گئی
اور کیا میں سوچ رہی ہوں کہ میں سکپ کر رہوں لیکن وہاں سے سوچ رہی ہوں میں نے پیسے بھرے اب میں نہیں کر سکتی کیا کرے گا انسان پھنس گیا
نہیں اسکپ نہیں کرنا ہے میں نے یہ مطلب پین ہمیں رہے گی کی ایک ہ اچ
لیکن مجھے اتنا نہیں ہونا پڑ میں نے بولا مجھے اتنا نہیں ہوتا تھا مجھے پہلی بار اتنا ہوا مجھے بہت زیادہ پین ہو رہا ہے
آ کو اتنا ویٹ نہیں تھا اور ان دنوں ہم نے پتا ہے پہلے د دنوں ہم نے ان دنوں اپنے بس
اسشمے
نگ ایپس آپ نے پہلے ہی نہیں کیے آج آپ نے پہل ہی ایپس کہ
ہوا نا ایب وہی میں بول رہی ہوں ہاں پھر ہم اسکول گئے تھے نا صبح تو پھر انہوں نے معافی مانگی وہاں پہ اور بولا کہ ہمار کو انٹینشن نہیں تھا وہ یہ ہم ہاں ہم نے بولا ہم ہمیں پتہ ہے آپ کا انٹینش نہیں تھا لیکن بچے ویسے تھے سامنے جنہوں نے ادب کو ہاں ہاں سر نے سمبرامیم سر سجاد سر رفیق سر ارشاد سر پھر لاسٹ میں پتا کیا پھر لاسٹ میں بولا سمبرامم ان بولا وہ وہ کٹ کی ہے وہاں پہ وہ فوٹیج ہمیں جو دکھائی فوٹیج لیکن یہاں پہ سر نے بولا میں ہاں وہ نہیں ہے وہاں پہ وہ فوٹے بولا کہ میں جب اس کو وہاں پہ اردو میں ہے نا وہ ایک شعر وہ پردہ نشی کچھ جو چاند بھی شرما جائےس پیراگراف ہے تو بولا میں اس کرنا بول رہا تھا نے بولا آد جی بھی یہ نہیں بولا کہ سر کا کوئی گل دین ج اے کی یہ بولا کہ سر نے مجھے ایسے دپٹہ اٹھ اٹھایا کہ مجھے وہاں سے با لڑکے دیکھ رہے تھے انہوں نے مجھے مطلب ہنسا تو پھر انہوں نے ہمیں فوٹو دائی بولا آپ دیکھ یک آلریڈی لڑ گ آلریڈی لڑکے حاضر پھر سامرا میںم آئی پھر ہو گئی اسی بات پہ تھوڑی ادھر ادھر باتیں وہ یہ ایٹ دا اینڈ پھر میم نے بولا بولا کہ ہاں یہ بات غلط ہے میں سر سر کو وہیں پہ بولاو سی ٹو سر لیکن میں آپ کو بولنا چاہوں گی آج کل کے زمانے میں بچے بھی غلط ہے اور ہمارے اسکول کے لڑکے صحیح نہیں ہے ا آگے سے ہم اس چیز دھیان رکھیں گے ہم نے سیکھی ہم نے بھی سیکھی آج کے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کیونکہ آج کل کے بچے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں پھر اور س سر بول رہا تھا چلو میں آپ کے ساتھ ہی آؤں گا خیر میں ادب سے بھی سوری بولوں گا اور اس کو اسکول بھی لاؤں گا ہم نے پھر سمجا نہیں اتنا بھی اتنا بولنا غلط ہوگا پڑ کاا گ انا پرنسپل کا وہ زیادہ ہو رہا ہے
پھر مطلب ہمیں اس اس کو پتہ ہے اس کو مطلب وہ کتنا اسٹرکٹ رہتا ہے پورے دن آج وہ مطلب نا وہی اداس اداسا تھا جیسے اس کو مطلب نا وہ فیل ہو
ہاں
ہاں ہو تو ہے ہوتا ہے نا ہم نے بولا نا ان کو ہم نے بولا کہ آپ تک یہ غلط بات پہنچائی ہے کسی نے کہ انہوں نے مطلب سر نے ہمیں بیٹ ٹچ کیا ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی اے کوئی انٹینشن ہی نہیں تھا بچی کا پھر اس کو بھی پھر بچوں نے ہیزیٹیٹ کیا ہے یا پھر بلی کیا ہے پھرسامرا میم نے بولا آج کل کے زمانے میں بلی کرنا وہ بھی یہ سب نارمل سی بات ہے اب اپنے بچے کو اسٹرانگ بنانا ہے ہم بولا ہمارا بچہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے وہ اوور سینسٹیو ہے اس کو مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ یہ چیزیں ہاں ان نے بولاکیوں غصہ کرتی ہے زیادہ ہم نے بولا ہاں ہم مان لیتے ہے کے لیے تیاری ہے ہمارا بچہ پورا ہنڈریڈ ڈاکٹر ہنڈریڈ صحیح نہیں ہے اس میں بھی خامیاں ہے لیکن یہ بات بھی ہے ایک کہ کیا بولتے ہیں اس کو اس کو اس چیز کا برا لگتا ہے جب سر نے ایسا کیا لڑک تونے اس پہ ہنسا اے ون وہ جو ٹیچر تھی اس نے بھی اس پہ ہنسا ہے ایک ایک کر کے ٹیچرز آئے کلاس میں ایسا بولنے کے لیے اس کو لگا ہے سب مجھے ہی بول رہے ہیں مجھے ہی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ان باتوں پہ میری ہی اور ساری بات ہے کر رہی ہے بلا اگر اگر ہم بولتی ہو اگر اسٹوڈینٹس کی غلطی تھی کم از کم ٹیچر دو ٹیچر اٹھتے بولتے نہیں بیٹا کوئی بات نہیں ہم سمجھائیں گے ہم سمجھائیں گے آپ کو آپ کوئی غلط فہمی یا کچھ اور اس کے بدلے وہاں سارے ٹیچر نے ایسے سچ کیا ہے پھر کچھ کیا کرے گا بچہ ہاں ہاں پھر وہ کر رہا تھا یہی چار تین ہار ڈال ہاں امیرا کے گھر میں ہے نا آپ واشنگ میں
ہاں ہاں
سگھ میں بھی مسئلہ ہوا ہے نا وہاں پہ بھی سارنے لڑکی کو کیا ہے اس کے ساتھ واٹسپ
چار چار مہینے سے اس کو ہر
پھر پھر پروٹیسٹ کیا ہے امر سنگھ
ہاں وہاں تو خطرناک پروٹیسٹ تھا
امر سنگھ کو میں نے بولا پھر اس نے فون کیا نا تین چار بجے سر تین بجے کیا نیلفر میم نے ف بولا سر سے بات کرو سر بول رہے ہے مجھے ادب سے بات کرنی ہے پھر اس کو بولا اگر آپ چاہو گے میں گا ہوںا آپ سے ماف جی اور اگر آپ کو میرا اتنا برا لگا ہے ہاں ہاں پھر سھر آدا نو نو سارے بت یہ میں کل سے اسکول آؤں گی
نہیں ماب سارس یہیں سے جانا سار کو بولنا سر مجھے آپ کے لیے کوئی دل میں مت میں نے آپ کے لیے کچھ غط نہیں بولتا اور اس کو بھی وہ فیل ہو جائے گا نہیں مطلب اس کو ہو جائے گا اپنی جگہ وہ اچا
میں نہیں بھی بولا ماما نے بھی بولا بولا سر ہم نے ایسی بات ہی نہیں ا م نے بولا مما نے بھی بولا میں نے بھی بولا سر ایسی بات ہی نہیں تھی کہ اب ایسا بولو یہ مطلب اس نے یہ آپ تک جس نے بھی یہ بات پہنچائی یہ غلط طریقے سے پہنچ گئی بڑا ٹچ کی بات ہی نہیں تھی یہ بات تھی کہ حجاب جب اٹھایا تو وہاں پہ لڑکے تھے انہوں نے ہنسا ادب کو اس بات کا مطلب
ٹیچرس کو اس چیز پہ آپ کو بولانا ن تھا ٹیچر ر کو اس چیز کا ایکشن لینا تھا
ہاں ہم نے بولا ہم نے بولا بولا ہم نے وہ ہم نے بولا پھر ہوگیا پھر وہاں پہ پھر رفق سر بھی بول رہا تھا میں آؤں ہاں بھروسہ بھی نہیں ہے آج کل میں ابھی دیکھ رہی تھی میں نے انسٹاگرام کھولا تو وہاں پہ تو یہ پہلے ہی آ امر سنگھ کی نیوز وہاں پ پہ سب لڑکے پروٹیسٹ کر رہے تھے بولا جب تک سر کو سسپینڈ نہیں کریں گے ہم تب تک نہیں مانیں گے سر کو جب ت س کرنے تو جو وہ اس کو کر ہاں ہاں اس اس کو پچھلے چار سال سے وہ اس کو میسج کر رہا وہ یہ پت نہیں آج مت ہے کسی پہ آپ بھروسہ اگر آپ کوئی اچھا چھب ہو کا پھر ڈر لگتا ہی ہے انسان کو
ہاں صحی ہے اور اھ کا ماحول نہیں ہے
ہاں مجھے پھر سمرا میں بو رہی تھی اور خود ایک لڑکی ہو ایک لڑکی کو اسٹرانگ رہنا چاہیے مطلب ان سب چیزوں سے گزارنا ہے کیونکہ مطلب اس بات بولی بولا اگر آپ باہر نک لوگے سڑک پہ چار لوگ آپ گ میں نے بولا ہاں میم ایسی بات ہے آپ کیا کریں اوپر سے وہاں کے اسکول
کہاں
نہیں کیا ہی کر سکتے آپ کیسے بولیں گے
وہاں پہ ہے جب اس سے مت
ہاں
قدم ہے اگر وہ چپ رہتی اگر وہ چپ رہتی اس کو مطلب
تھی حل پوری بوا بھی آئی تھی نا سباش اس نے سنا نا آپ نے بولا کیوں گئے اسکول میں ب بوا آئی تھی کیوں گیا انہوں مجھے کیوں نہیں بولا میں پورے اسکول کو کو سر پہ اٹھ کر ت آپ لوگ کیوں گئے اس نے آدو کو نہیں ایسے بولا چلو اس کو کو فی الحات اپ نے برا نہیں مننا ہو اب د گئے اب انہوں نے مسئلہ سالو کیا سے بو پھر اس کو چلو میں آپ کو ابھی فون کروں ٹھیک ہے
اچھا ٹھیک ہے